السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہیں
ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاںشاء اللہ
چائے پیا گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں اشونگلہ کا سپ ہیں
ہاں ٹھیک ہے بھائی سب ٹھیک ہے
ہاں سب وہ بھی ٹھیک ہے آپ کے بجے ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا
ہاں ہمے کون سی چائے بھی ہے نمکین چائے بھی ہے یا
لفٹن نہیں ہم ہم صبح پیتے ہیں نام کیٹ
نمکین چائے اچھاھائے
ہوں
اچھا بچے اٹھے گے ہیں ابھی نہیں
ابھی نہیں اٹھے ابھی تو سو رہے ابھی تو ابھی تو سات ساڑھے سات ہی بج گئی
اچھا
کو آٹھ بجے نو بجے اٹھتے ہیں آج چھٹی ہے نا آج گرمیوں کی چھٹی ہے دس دس پندرہ دن
اچھا اچھا سکول میں چھٹی ہے اچھا یہ کھانا تیار ہو گیا ہمیں
ہاں کھانا بنایا
بنا دے
ہاں ہوں
تو آج بھی اس میں موسم خشی کے ہے دھوپ تیز ہو گیا آج
ہاں ہاں آج تو ہے آج تو ہے دھوپ آج ابھی نکلا دھوپ
اچھا اچھا وہ بڑی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
وہ چھوٹی بھی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا
اچھا وہ بیٹا بھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا ہاں آپ کے بچے ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور
ممی لے مے پاپا پاپا امی ٹھیک ہے
امی جان ہاں وہ بھی ٹھیک ہے بھائی جان بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
چلو چلو
ہوں چل رہا ہے کام ابھی ہم تھوڑا میں نے چائے نمکین چائے پی ہے اور روٹی ایک کھائے تو آپ ہم مہج مہ
میں نے سوچا آج میں بناؤں گی اگر اگر یہ گرمی نہیں ہوگی تو میں آج بناؤں گی گرمی گرمی ہی روٹی آج مجھے بولا آج دل نے بولا کہ آج گھر میں ہی بنا گی روٹی اگر یہاں دھوپ نہیں زیادہ تب اگر زیادہ ہے تو آج نہیں بنائیں گے دیکھیں گے یہاں تو گرمی ہو جاتے ہیں نا کمروں میں
ہوں
کچن میں کی ہے
ٹھیک ہے میں بھی ابھی میں نے چارج کی ہے تو میں بھی اب نہا دھو کے ہم تھوڑا کام پر نکلیں گے تو منہ دھوائئیں گے تو پھر ہم اس کے بعد ہم کام نکلیں گے
اچھا کھیتی پر
نہیں نہیں نہیں آپ جانے ہیں کام پہ جہاں میں کام کروں کھیتی پہ ہے اور کی کوئی کا کام ہوتا ہے نا بہت سارے کام ہوتا ہے تو اس میں جائیں گے
چلو ٹھیک ہے چلو
اور سا
بس ٹھیک اللہ کا شکر
شکر ہے بالکل صحیح ٹھیک ہے ہم ہم میں ہممیی کپڑے پہنے کے تھ پھر نکلیں گے پھر ہم چار پانچ پانچ بجے آتے ہیں واپس
میں بھی جاؤں گی نا دکان پر مجھے بھی دکان پر جانا ہے
اس کے بعد ہم تھوڑا یہاں کھیت ہے تھوڑے ب مکان کے سامنے کچھ کھیت ہیں چوٹے بڑے کھیت ہیں تین چار مرلے ہیں زمین تو اس میں تھوڑا یہ سبزی وبزیوں کو آتے ہیں سب کے سات کرتے ہیں
اچھا اچھا
سبزی کو یہ پانی وانی دیتے ہیں یا جو پھول وول ہوتے ہیں اگاتے ہیں ان کو بھی پانی وانی دیننے
چلو ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ شام تک ہو جاتا ہے
ہاں ہاں سبزی کیا بنائیں گے آش گھر میں کیا بنؤ گی سبزی آش
آج دیکھیں گے کیا بنائیں گے ہم کبھی تو
ہاں
پتہ نہیں پہلا شام کی وہاں دیک کیونکہ شام کو ہی جب واپسی پہ ہم آ جائیں گے کام پہ تو پھر دیکھیں گے ہم کیا سبزی لائیں گے وہاں سے تو یہی تو وہیں دیکھیں گے
اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے بیوی نہیں دیکھھی ہیں جن وہ سبزی وہ گرمی ہوگی تو اس اس وہ نہیں دیکھتے ہے سبزی دکان پر
ہاں ہاں وہ بھی تو ہے تو پھر بھی گھر میں بھی ہوتے ہیں دکان سے بھی ل ہیں جاتے ہیں کہ آجمبھر بہت سارا م نا گرمی ہوتی ہے نا دن میں
اس لیے نہیں نکلتے ہیں وہ باہر
ہوں تو اس لیے دن میں نکل د نہیں نکلتے ہیں کیونکہ دن میں بہت ساری گرمی ہوتی ہیں گرمی ہوتی ہیں اس لیے صبح شام سے بھی اگر موقع ملتا ہے دکان میںہ جانے کے لیے
ہاں صبح شام جاتے ہیں دکان پر دن کو کون جائے گا دن میں جتنا گرمی ہوتا ہے کنس کو کچ چکر آتا ہے چکر آتا ہے سڑکوں پر
بالکل صحیح اچھا آ مزدوروں کو آنا ہے کام پہ
ہاں اس کو آنا ہے اس کو آنا ہے وہ تین آتے ہیں وہ ان کو آنا ہے ابھی تو اس کو تھوڑا بہت کرنا ہے
جی
ہوں ہاں سفیدی کرتے ہیں نا وہ دن تھوڑا کرنا ہے اور ایک دو دن ہاں دو تین دن لگ جائیں گے اس نے بولا کہ میں وہاں پریمر لگاؤں گی کمرو میں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا جو اگر ہم نہیں لگائیں گے تو وہ سفیدی ہے نا دی اور ا پر وہ کپڑوں پر چڑھتے ہیں میں نے دیکھ بولا کیا اگرہ لانا پھر بولا ایک میں نے بولا کتنے دن لگ جائیں گے بولا ایک دو دو تین دن لگ جائیں گے تو پھر میں نے بولا تو لانا تو لگانا کچن پر بھی لگانا اور کمروں کمروں سے لگا نا کہ کیونکہ ان میں دونوں میں زیادہ بیٹھتے ہیں تو اس نے بولا ہاں دیکھیںے بولا کہ جب ہم یہ سفیدی کریں گے ختم تب لائیں گے اور دروازے پر اور یہ لگاانا رنگ ابھی یہ باتھ روم ہے ان کو لگا لگان ہے رنگ ابھی یہاں ہے یہ باہر کا دروازہ ان کو لگانا ہے
ہاں
لگ جائیں گے ابھی دو تین دن چار دن تک لگ جائیں گے ان کو
ہاں وہ تو پھر اس کے بعد وہ بجلی والے بھی آ جائیں گے بجلی کا جو تاروا
ہاں ہم نے اس کو کال بولا کہ تار لانا تو اس نے بولا میں ڈالوں گی یہاں موبائل پر ڈالوں گی کیا کیا لانا ہے تو پھر اس نے ڈالا تو ہم جائیں گے آج دکان پر اس کو بولیں گے تار وار دے دو کیا دےینا پھر بولیں گے یہ سوئچ وچ لانا ہے تو وہ بعد میں لائیں گے مب ب نے بولا چلو ٹھیک ہے
بالکل صحیح دکیج میں ہو جائے گا جلدی آپ اور میں بھی اسے
میں نے بولا نا وہ ل گائےیں گے آمارے میں نے بولا وہ الماری والماری لگائیں گے کچن پر پھر دیکھیں گے اوپر کیا کریں گے اوپر تو لک لیں گے ایک دو سال تو بعد میں دیکھیں گے اوپر کیا کریں گے
ہاں ہاں
کچن میں میں نے بولا کچن کریں گے ٹھیک جا کے کچن میں زیادہ بیٹھتے ہیں ہم
ہاں
جہاں رسوئی وسوئی ہوتے ہیں وہاں زیادہ بیٹھتے ہیں تو اس نے بولا چلو میں نے بولس کو کریں گے الماری والماری ٹھیک تو پھر دیکھ ور کیا کریں گے اگلے سوال اگر دیکھیں گے تو ایک دو مہینے کے بید ہے اگر نہیں تو اگلے سال دیکھیں گے تو بولا کہ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اچھا اچھا وہ جو لکی لکڑی والے تھے تو اس نے وہ کیا وہ جو کھڑکیوں کا جو ہے
کھڑکی نہیں وہ اوپر کا ہاں اوپر کا تو اس نے بولا ایک دو جن پتہ نہیں میں نے فاروق کو کو میں نے بولا کہ کل کروں شام کو کروں گی فاروق و کو فون میں ایک دیکھوں گی اس نے بنایا اس کا اس کو پٹی وٹی بنانا ہے تو دیکھیں گے شام کو کریں گے اس کو فون ابھی نہیں تو ابھی تو وہ گرمی ہوگئی تو شام کو کریں گے اس کو فون اس کو وہاں بھی وہاں کچن بھی وہ ہے نا کھڑ یہ ہو گئی چٹکی خراب تو وہ تو لگان وہ تو وہ تو نکل گئے وہاں سے تو لاں نہ بولا وہاں اس کو نیا لگانا ہے تو وہ آج بولیں گے اس کو شام وہ وہ بلاانا تھپ واپ اور وہ لانا تو دیکھیں گے وہ کیا بولیں گے فیل مارول کا کام ہو گیا
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں
تو اس میں نئی چٹکیاں لگانا پڑیں گی
ہنویں چٹکیا لگانا پڑیں گے کیونکہ وہ نہیں آتا ہے جو پیار بنانے ہیں وہ نہیں آتے ہے کھڑکیوں پر نہیں آتا ہے وہ
اچھا اچھے
دروازے پر نہیں آتا ہے کھڑکیوں پر نہیں آتا ہے اب ہم نے وہ سمجھ کو بولا مزدر کو وہ نکالو ہم نئے لائن گ آئیں گے ان کو ہاں
ٹھیک ہے وہ دروازہ بھی کھولنا ہے نا وہ دروازہ جو اس کا ہے وہ وہ بھی الٹا لگایا اس ٹائم وہ بھی ٹھیک کروانا
نا ہے نہیں وہ دروازہ کھولنا ہے ہم نے بولا وہ اس طرف ہے ہم نے بولا اس طرف کریں گے وہ بول بول ہاں ٹھیک ہے جب وہ آئیں گے تب پتا چلے گا نا وہ کیا کرے گا
ہاں ہاں ٹھیک ہے
تب تک مت لگے یہ پتا کیا کرنا ہے اس کو
نہ نہ ایر کس ہے
ہوں
تو باقی گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا شکر اللہ کا اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹیک ہے آئی
اچھا
چچب تو
ہاں
ہے کام ابھی تو سوچ رہا ہوں میں آپ کام پہ نکلوں گا
ہاں ہاں ہاں ہاں
آپ کپڑے وپڑے پہنیں گے ہ کپڑے وپڑے پہن میں کیاپ فی الحال خوش خبر ہم جاننے کے جانیں گے تو کیا کام پر نکلیں گے تو دن میں فرصت نہیں آتے ہیں یہ فون کرنے کے لیے کال بات کرنے کے لیے اس لیے
نہیں کرنا دن میں کوئی اگر کریں گے دن میں تو دیکھیں گے ایک دن میں بھی میں بھی گرمی ہوگی گھر میں ہوگئے بچے بھی یہ ہوئی آج چھٹی ہے نا میں نے بولا نا آج گرمی کی چھٹی ہے اسکول میں سکوں میں
ہاں بس چھٹی چھٹی چ رہ ہے نا آج ہو گیا نا شرو
ہاں
بہت چوکی چ بھی دس دس دن ہو گیا پندرہ دن
نہیں پندرہ دن ہو گئی نا چھٹی انیس تک انیس ہو رہ ای کہ
تو پھر تو ابھی واچوں کی چھٹی بن ہوئی ہے پندرہ دن ہے
گرمی ہے نا اسی کی وجہ سے
ہاں صحیح بات ہے
ہوں
اچھا وہ باغ میں وہ سیبوں کو ابھی تیار ہونے لگے کہ ابھی نہیں
ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو تھوڑا ہی کام ابھی تو وہ ہے خوب آ نہیں ہے وہاںاں نہ تو لگ جائے گاٹ ہاں ناشپاتی ہو گئی ہے ناش جی ہو گئی تیار
اچھا اچھا
ہوں ناشپات ہو بس ت ناشپات
وہ آڈو
خمانی اس نے ہ خھمانی ہو گئی ختم
ہوں کوگ سے خرم ہو گیا
آج کیا ہے بیا آج کیا بازال میں خربوز ہے ہند وند ہے اور کیا ہے وہ ہے کیا بولتے وہ آم ہے وہی ہے وہاں دکاں پر کیلے ہیں وہاں اور کیا ہے وہاں بس اتنے ہی وہاں ہے میوی وہاں یہی ہے
ہوں
پھل وہاں تو پھل ہی ہی ہے دکان پر پھل ہی ہے آج
چلو ٹھیک ہو اچھا بیٹو تو میں کام نہیں کرنا میں نے کپڑے پہن لیا تھا اب میں کام پہ نکلوں گا
چلو چلو خدا حافظ